السلام علیکم کیسی ہے آ
ہم سب خیریت میں ہیں اور آپ کا آپ کے پریوار میں سب کیسیے ہیں کچ
ہماری پ ہمارے کنب میں سب کھیریت ہے اللہ تعالی کی مہر ہے اور آپ
ہمارے ساتھ ہاں بالکل ابھی ابھی کر رہی ہوئے ہیں اور آج کل ہمارے سماج میں کیا چل رہا آج تو ہم اپنے آ ہی جان کے آج ہم اپنی جان کے گھر گئے تھے ہمارا کنوا بہت بڑا ہے تو ہمارا جو کنڈوا ہے ہمارا بہت بڑا ہے تو اس میں ہم ملنے کے لیے گئے تھے
تو آ کے کلوے میں کون کون ہے
جان ہے بیگم ہے ہماری اور بھی کئی سا چچا جانے کئی لوگ ہیں تو سبھی لوگ بڑی مل جل کر جل مل سے رہتے ہیں لیکن آج کا جو س ہمارا جو جو آج کا کنوا ہے اب ہمارے جو آج کے ٹائم میں جو کنوے ہیں وہ ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہے ہیں ہر طرف ایک بے چینی ایک ب کراری اور ایک گہری سی افسر ترگی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسا سے انسان اپنے ہی بنائے ہوئے نظام میں کہیں کھو گیا ہے
بالکل آپ نے درست کہا آج کا انسان باہر سے جتنا کامیاب دکھتا ہے اندر سے اتنا خالی پریشان ہے اس کی زندگی میں
بالکل بالکل بالکل انشاءلہ بالکل انشاء اللہ آپ نے بالکل صحی ہاں بالکل صحی فرمایا آپ نے بیگم پہلے جب جو پہلے کا دور تھا بوترما جو پہلے کا دور تھا وہاں پر اپنے کتنے اچھے رستے ہوا کرتے تھے آج کل کے جو رشتے ہیں ان میں کیا گرم جوشی محمد اور خلوص ہوا کرتا تھا پہلے کے بع آج کل کے جو رشتے ہیں ان میں نہ تو کچھ ہے مفاد زیادہ ملتا ہے مخانوں سے جڑا ہوا رشتے ملتے ہیں آج کل کے
ہاں ہاں یہ خود گر جی آج سے سماج کی سب سب سے بڑی بیماری بن چکی ہے ہر شخص اپنی ضرورت کے اور اپنے فائدے کے حساب سے رشتے بناتا ہے اور توڑتا ہے
ہماری بیگم ہماری اپ ہماری چچا جام تھے چچا جام سے ہماری اتنی اچھی تال مل تھا ہم لوگوں کا اور آج کے ٹائم میں آج کے ٹائم میں ہم دونوں اتنے خود گرج ہو گئے ہمارے ابا جان نے ان کے لیے اتنا کیا اور اب وہ اتنے خود گرج ہو گئے ہیں کہ کیا بتائے وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتی ہے تو آج کل کا سماج تو یہ ہو گیا ہے
ا تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان سےب کہ پیچے کئی نہ
بالکل بالکل ہماری پرورش تو آپ کیوں نہیں ہے بالکل بالکل یہی ہے بالکل آج کی جو پرورش ہے پر اس میں اخلاق اور تہذیب کی بہت کمی ہوی ہے تو بچوں کو ہم کو ایسی تعلیم دینی دینی چاہیے د جو تعلیم ہے بچوں کی وہ ایسی دی جا رہی ہے مگر انسانیت نہیں دکھائی دیتی مگر تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن اس میں انسان یہ بالکل دکھائی نہیں دیتی ہے بچوں میں
رہ یہی وجہ ہے کہ آج کل کا پڑھا لکھا انسان بھی کئی بار بد اخلاق اور بےحس نظر آتا ہے
بالکل آپ نے صحی فرمایا موقع سرما اور انسان اللہ اللہ اللہ تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیںنا چاہیے بلکہ انسان کو ایک بہتر شخصیت بنانا بھی ہونا چاہیے مطلب ہم تعلیم تو دے رہے ہیں ب تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ا بس اس کو پڑھایا لکھایا اور چھوڑ دیا اس کا تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ اس کی س شخصیت انسان کی جو شخصیت ہے وہ اچھی بنے
انشاء اللہ آپ کے تو بہت ہی نیک ہے تو آج کے سماج میں ایک چیز ایک چیز اور تیزی سے بڑھ رہی ہے تفریف لوگ چھوٹی بڑی باتوں پر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تھے
بالکل بالکل آج کل کے جو ہاں آج کل کا جو سامان ہے ان شاء اللہ جو تیزی سے جو بڑھ رہا ہے وہ تقریب بہت زیادہ ہے جیسے بھید بھاؤ کرنا جیسے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے تو وہ بہت زیادہ ان لوگوں میں بیچ آ رہا ہے امری غریبی لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کا ت اس چیز کی تقریب بھی بہت آدی مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت دور دور ہوتے ج رہے ہیں
ہاں اور وہ چیز آپ چاہے مذہب ہو ج دول ہر جگہ ایک لو ایک دوسرے کو لوگ بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں
بالکل بالکل اور آپ اور بتائیے اس کو تھوڑی دیر لیے ہم ورام دیتے ہیں آپ یہ بتائیے آپ فرمایا
ڈالیا اب ہم درخت ہیں ان پر ان میں پیڑ پانی ڈال رہے ہیں جس سے ہمیں ہمارے بھائی جان کو ا بہت لا ادر تو وہ کیا ہے ان کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرتے ہیں
ابا جان کے بھائی جان بھی تھوڑے اسی طریقے سے ہیں جو سمج میں پہلے اٹھتے بیٹھتے تھے آج کل نہیں اٹھ بیٹ رہی ہیں
ہاںاں بالکل آپ نے صحی فرمایا آپ اپنے آپ کو صحیح معلومات ہوئی ہے یہ چیز اور اور جبک حقیقت ہے کہ انسان سب ایک انسانیت کے ے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ برابری اور عزت سے پیش آنا ج لیکن ہمارے ابو جان اور ان کے بڑے بھائی جان سنتے ہی نہیں ہیں
بالکل بالکل ارے چاہیں مجہب وہ ہم ہمارا چاہ دولت ہ ہر لوگ ایک دوسرے کو بانٹنے میں لگے ہوئے اب آپ چاہے مذہب کھولے لو چاہ مذہب میں دیکھ لو آج کل کتنے تنا بڑ رہے ہیں اور چاہےسی دولت مند انسان کو دیکھ لو دولت آتے ہی بالکل ک نہیں مل تھاا
سماج میں امن اور سکون ل ہے تو ہمیں اپنے اندر کی نفرت ختم کرنی ہوگی اور محبت کو جگہ دینی ہوگی
بالکل بالکل صحیح ہم والی محکرمہ اگر محبت ہوگی آپس میں اوک نوکری کمی ہو ج بناابر تب ختم ہوگی جب پالی م اچ مل تعلیم تو ہم لوگ دے رہے ہیں تو تعلیم سے کیا ہوتا ہے کہ تعلیم تو ان کو پڑھنے لکھنے میں کام دے رہے ہیں پھے لکھے کیا نوکرں کریں بس اس میں ہی کام لے گا باقی تو محبت تو لوگوں میں آج کل بچی نہیں آئے ہمارے سماج میں بالکل محبت اک سکون بھی نہیں ہے امن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں رہا اللہ خریت
درست ہاں درست فروا رہے ہیں آپ لیکن یہ موجودہ دور کی حقیقت ہے کہ آج کا دور ہے نا ایک دڑ بن چکا ہے سب سے ایک دوسرے سے آگے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے
بالکل بالکل صحیح ما اور جو دوڑ میں انسان اپنی اصلی جو کیاں اور رشتے ہیں ان کو پہچان تک ہوتی ہے سال بہ بخت بخشی
مگر اصل تو انسان وہ ہے کہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہے تنہا دکھاوٹ اری جو سوشل میڈیا ہے لوگ اس پر لگے رہتے اس بھروسہ زیادہ کرتے لیکن کتنا تنہا ہے وہ نہیں جانتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپا آپ انشاء اللہ تا اللہ ہے کچھ ہے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ کیا حالت حالت ہے اس کو بھی بگاڑ دیا ہے ہر چیز میں مذہب کو بیچ میں لے کے آتے ہیں آپسوتے ہیں یہ محبت تو ہے ہی نہیں کسی میں ہر کوئی اپنی زندگی کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اب آپ اپنے گھر میں اپنے آپ جی اپنے پریوار میں پار میں اسی طری اپنے پنوی میں بھی یہی چل رہا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کوئی دیکھتا ہی نہیں
بالکل آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز صرف دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے انسان کا دکھاوا انسان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے جو دکھا ہوتا ہے نہ وہی سان کا
وہ آج کل کے نوجوان بلکل سمجھ رہی ہوں وہ جو آج کل تھ نوجوان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تو بچائی اور جی سے کس کس جل رہے ہیں نہ ہی تو مطلب تعلیم تو ان کو پوری پوری مل رہی ہے اپنے ہی گھؤوں کا گھؤوں میں دھو رہے ہیں اپنے کھاؤوں کا پیچھا کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو ابو توان کے جو بی ہیں گ کے بائی جان ہیں اور ان کے بیٹے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آپوری دنیا میں مست رہتے ہیں کو لینا دینا نہیں اپنےھوں کو چیزیں پڑے ہیں توب پورا کرنے میں لگے ہوئے جو ان کے سب
صی بات اسے ایک ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے جو اسے صحیح رستہ دکھایا آپ کے جو ابو جان کے بھائی جان ہے ان کو صحیح راستہ دکھائے ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے
ی گھرم رہے محترمہ لیکن آج کل کوئی کسیتا رہا ہے اسی جواب میں آ کر تو کئی بار ڈپریشن اور مایوسی میں چلے گئے ہیں وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں اپ س ان کو رہے ن مضور ی را نہیں کے کی اور کرتےاں
یہ رہنمائی صرف کتابوں سے نہیں بلکہ اچھے ماحول اور تربیت سے آتی ہے باقی تو آج تو تھوڑا ہمارا موسم خوش نما نہیں ہے یہاں پہ بہت گرمی ہے
ہے بہت گند ا موسم ہے ہی یہ جی گڑ رہ ہے
یہ آپ کی بیٹی ہے جو رو رہی ہے
ہاں ہاں ان شاء اللہ ہماری ہماری
اللہ نے آپ کو ا سے نوازا ہے بہت ہے آواز اچھی آ رہی ہے
ا ہاں اء اللہاء اللہ اللہ آپ آپ والے
آپ کی آواز تھوڑی نہیں آ رہی ہے
انشاء اللہ آپجیں ہاں وہ س بیگم ت قسمت ہوتی ہے کروگ یہاں ب
انشاء اللہ صحیح
اگر ہمیں سماج کو بہتر بنانے بنا نا سب سے پہلے ہم خ کو بدل لیں گے تبھی تو لوگ بدلیں گے اب تو ہم اپنے اندر بدلاؤ نہیں لائےیںے پکے سے بکل جائے گی
کیونک ہر بدلاؤ ایک چھوٹے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے
پینٹ ان اپنی اندر صف سچائی اور ہمدردی کو چندتا رکھنا ہوگا اگر یہ سب سےدر نہیں رکھیں گے تو ہمارا سماج کیسے بدلے گا
بالکل دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہوگا جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں
بالکل تو آپ صحیح فما رہی ہیں اس نہیںنا ابتو بدلنا اگر ہم خود کو بدل لیا کتنا اگر ہم نے اپ آپ کو بل گے آپ سک لوے آا ہمکو بدل نا تو پورا سماج بدل جائے گا اگر ہم خود کوئی بھی بدل پا رہے ہیں موترم تو ہم کسی اور کو کیا بدلیں گے
انشاء اللہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے اور آپ کی اس بات سے میں پتار سمپ تھو اور سماج کی اس الاح صرف حکومت متیا کسی ایک کی ذمہ داری د نہیں بلکہ اس ہر انسان کی ذمہ داری جس کے اندر محبت ا اخلاف اور انسانیت زندہ رکھ کیا
اور آپ بالکل صحیح کروائیے جب ہر انسان ایسا ہی کرنے لگے گا تو سماج اپنے آپ بہتر ہو جائے گا اگر ہم کو ساج کو بہتر بنانا ہے تو ہم کو پہلے خود کتاسو رہا لانے بائ مترم
تبھی تو ایک بہتر سماج کی تعمیر کر سکتے ہیں
اور آج آپ کی گھرمت آپ کی کن میں سب لوگ کیس ہیںریس تو تو ہے
ہے ہماری بھابھی جان بھی ٹھیک ہے ہمارے بھائی جان بھی ٹھیک ہے ہماری خھالائی بھی بہت ہے ان شاء اللہ سب درست ہیں آپ فرمائیں
ہمارے یہاں بھی سب پھیلی اچھی ہیں ہماری کالا جان ہماری اھی جان ہماری پ سبھی سلیاں سے ہیں ابھی ہم نے روز فرمایا ایک ساتھ بیٹھ کر اور چا اللہ ہم آگے بھی اتنا کرتی ہیں کہ ہم سب ایسے ہی ٹھیک ٹھاک بنے ہوے ہیں ہمارا پبہ ایک سنا
پرارھنا نہیں کرتے ہو اللہ سے دعائیں کرتے ہو
اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ہمب اگزامپل یہ دا
اور آپ سے بات کری ہم نے بالکل آپ کو خیریت بنیں اور اللہ آپ کی حفاظت کرے انشاءاللہ